ہیلو
ی السل السلام علیکم
ہیلو سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
جی السلام علیکم
جی وعلیکم اللام جی کیسیے ہو
ت ان شاء اللہ سب کریر آپ فرمائیے
ماشاء اللہ میں بھی بالکل کہ رہی ہے سی ہوں میں نا بس بیٹھی ہوئی ہوں میں فری بیٹھی تھی میں نے سوچا میں آپ سے باتیں کر لوں اور کھانا لائی
جی جی کھانا لائی
اچھا تو کیا پکایا تھا آج آپ کی بیگم جان نے
ہیلو سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بھی
جی جی میں یہ بول رہا ہوں کہ دال اور سویابین کے بریی بنائے تھے آج
ہاں ماشاء اللہ یہ تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی بیگم جاننے ہیں آج دال اور سویا بین کی بڑی پکائی تھی اور میری امی جان نے آج گوٹ پکایا تھا مجھے نا گوٹ بے حد ہی زیادہ پسند ہے
جی جی بہت ساریھی کی الگ الگ چوائس ہوتی ہیں کوئی شاکاہاری کوئی ماساری
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو جی آپ ا ویسے نا میں کہیں سفر پہ جانے کا پلان بنا رہی تھی میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی پوچھ لوں آپ سفر پر چلیں تو
جی جی انشاء اللہ یہ تو آپ نے میری جین کی بات کہہ دی
ہاں جی بالکل ا ویسے نا میں سوچ رہی تھی کہ اب کی وار نہ کشمیر جایا جائے کشمیر جانے کی سوچ رہی تھی تو آپ چلو گے نا
جی جی انشاء اللہ ہم بھی چلیں گئے مجھے بھی نا سفر کرنے کا بت ہی ہے بہت ہی سو کے اور خاص کر کے کشمیر کا تو بہت ہی وہاں کی ہری بری خوبصورت بالیاں وہاں کے جھرنے وہاں کے لوگ وہاں کا پہناوا مجھے وہاں کا سب کچھ اچھا لگتا ہے وہاں کے لوگ بھی نا وہ کیا ہے کہ الگ ہی طرح کے وہ کپڑے اور ان کی مہمان نوازجی ان شاء اللہ بہت ہی اچھی لگ کیا مجھے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو جی آپ اب ویسے نا میں بہت دنوں سے گھومنے کی سوچ رہی تھی اور ویسے نا آپ چلیں گے نا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا بانا خوب س سورت جگہ ہے اور جھرنے دیکھنے کو ملتی ہیں پہاڑ اور ہریالی وہاں کا نظارہ نا بہت ہی اچھا ہوتا ہے
جی جی انشاء اللہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ا آپ گرمیوں کے موسم میں جائیں گے تو وہاں پر اور ہی اچھا ہے کیونکہ اپنے ساڈ ادھر اتر بھارت میں نا تھوڑی زیادہ گرمی پڑتی ہے لیکن کشمیر میں اس ٹائم پہ نا موسم ایک دم ایک دم سہانا ہوتا ہے ٹھنڈی ہوتی ہے وہاں پر اتنا زیادہ ٹیمپریچر نہیں رہتا ہے تو گرمیوں کے ٹائم میں اگر کوئی گھومنے جائے تو وہ تو اور ہی اچھا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور نہا ویسے نا آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کی طرف گھومنے جاتی ہ تو نہا کتنی ہریالی وغیرہ اور کتنا چہاؤنا موسم رہتا ہے
جی جی وہ تو ہے لیکن وہاں پر تھوڑا کیا ہے کہ خطرہ بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے کچھ ٹائم پہلے سنا ہوگا کہ پہلگامؤں میں جو حملہ ہوا تھا کچھ دہشت گردوں نے نا کچھ لوگوں کی ہمارے ملک کے کچھ لوگوں کی نا جان لے لی تھی تو وہ ہمیں تھوڑا سوچ سمجھ کے بھی جانا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پڑوسی ملک سے ہمارے اچھے تعلق نہیں ہیں تو ہمیں ایسا پہلے وہاں کا ماحول دیکھنا چاہیے کہ کون سا مال صحیح ہے یا نہیں ہے تو وہ سب دیکھ کر ہی چلیں گے ان شاء اللہ ابھی تو خ ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں ہے ہ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور ویسے نا میں نے تو نا جانے کی تیاریوں کی خوشی میں نا پیکنگ بھی کر ل ہے اپنا سامان پیک کر لیا ہے اور میں نے جو پانی کی بوتل دوائیاں اور نہا میں نے ترد ا کے کپڑے بھی رکھ لیے ہیں اور نہا میں نے ساتھ میں کیمرہ بھی رکھ لیا ہے میں نہا کہیں سفر پہ جاتی ہوں تو نا مجھے فوٹو کھینچنے کا تو بے حد ہی زیادہ شوق ہے
جی جی وسے ادھر پہ نا تھوڑی سردی زیادہ رہتی ہے تو آپ کو نا کچھ گرم کپڑے بھی رکھنے چاہیے کیونکہ ان شاء اللہ وہاں پر کیا ہے کہ شام کے ٹائم پہ نا بہت زیادہ سردی بڑھ جاتی ہے تو ادھر جیسے ہم ادھر ر ان کے سائڈ میں رہتے ہیں تو ادھر کیا ہے بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور ادھر کے سائڈ پہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے تو آپ گرم کپڑے بھی لے جائیے گا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آجے آپ نے اب ویسے مجھے نا سفر میں نئے لوگوں سے ملنا نئی جگہ اور اچھا کھانا پسند ہے سفر کرنے سے نا دل خوش ہو جاتا ہوتا ہے میرا تو
جی جی سر جو ہمیں سفر پھر جوری متا ہے نا جو انو انشاء اللہ ہمیں سفر میں رہ انبو ہوتا ہے وہ ہم کسی بھی بنیا کی ایک جگہ پہ بیٹھ کے نہیں لے سکتے وہ جو انوبھو
ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
ارے میں یہ بول رہا ہوں کہ جو تجربہ ہمیں چھتر میں ملتا ہے نا وہ ہمیں اپنے گھر پہ اپنے سوسائٹی میں نہیں مل سکتا کیوںکہ سفر میں نا ہمیں ایک سے ایک نئے لوگ ملتے ہیں جس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں کوئی اپنے کئی ایسے مان لو کوئی کیرل سے گھومنے آیا ہے کشمیر تو وہ اپنے کیرل کے بارے میں بتائے گا تو اس سے نا ہمیں بہت زیادہ تجربہ ملتا ہے اگر دیکھا جائے تو سب پر بہت اچھی چیز ہے ہیلو
اچھا ا ویسے نا آپ کو سفر میں جا جا آپ کو سفر میں نا ٹرین سے جانا پسند ہے یا پھر ا بس سے جاتی ہوں آپ
جی اگر زیادہ لمبا سفر ہو جیسے اگر ہم راجستھان سے کشمیر جائیں تو وہ زیادہ لمبا رہا جند لمبا آستا پ تو اس کے لیے تو ماشاء اللہ ہمیں ٹرینگ لینی چاہیے لیکن اگر چھوٹا سفر ہے جیسے کہ چالیس یا پچاس کلو میٹر کا تو اس کے لیے ہمیں بس لینی چاہیے بس تو کیا ہے کہ تھوڑا وہ بس تھوڑی سلو چلتی ہے تو کیا ہے کہ ہمیں آس پاس کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں ہم ایک ایک چیز کو اچھی طرح طرح سے دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹرین کیا ہے کہ ان شاء اللہ بہت ہی فاسٹ چلتی ہے نا تو اس سے ہم اتنا زیادہ لطف نہیں اٹھا سکتے جو نظارے ہمیں بس میں دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھتے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور مجھے تو نا ٹرین میں جا جاتے ٹائم نا میں تو نا فوٹو وغیرہ لی لیتی ہوں اور ویڈیو بھی بناتی ہوں اور ٹرین میں نا بہت ہی زیادہ آنند ملتا ہے ٹرین میں بیٹھ کر
نہیں اگر آپ کو نا ٹرین میں فوٹوگرافی کا شوق ہے تو آپ کو میرے حساب سے نا بس کو زیادہ بس سے جانا چاہیے کیوںکہ بس کیا ہے کہ بیچ بیچ میں رکتے ہوئے جاتی ہے اور وہ کئی ڈھابو پہ رک تی ہے ہوٹل پ رکتی ہے تو وہاں پر بھی بہت سارے اچھے نظارے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ فوٹو کھینچ سکتے ہیں یا پھر بس سے ہی بس تھوڑی دھیرے چلتی ہے تو وہاں پر آپ بس سے ہی فوٹو کھینچ سکتی ہیں لیکن ٹرین سے نہیں کھینچ سکتے اتنا کیونکہ ٹرین بہت فاسٹ چلتی ہے نا اس لیے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو جی آپ اور نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں بھی سفر پہ جاؤ نا تو چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے آنے کا من ہی نہیں کرتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں تو اپنا دل نہ وہیں سفر پر گھوم آئی ہو وہ چھوڑ آئی ہ
جی جی وہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہمیں کوئی اچھی جگہ مل جائے یا پھر کوئی اچھا مہ من کو موہنے والا درشیہ دکھ جائے نا تو ایسا ہی لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہاں سے آئے نہ ہم وہیں پر کچھ دن بتائیں جیسے آپ کبھی ویشنا دیوی گئی ہوں تو وہاں پر نا کتنا اچھا نظارہ ہوتا ہے بڑے بڑے پہاڑ اور وہ مندر بھی نا پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہوا ہے تو آپ اگر وہاں کبھی جائیں تو وہاں کو درش دیکھنا وہاں سے ایسا لگتا ہے کہ بس یہیں رہے گھر جانے کا من ہی نہیں ہوتا ہے
ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ ایسے نا آپ کیا کیا لے کے جاؤ گے سفر پر
جی میں کیا ہے کہ میںیاد اپنے کپڑے لے کر جاتا ہوں اور اپنا کیمرہ ایک میں اپنا فون لے کر جاتا ہوں اس کے ساتھ وائر ایئر فون لے کر جاتا ہوں کیونکہ سفر میں نا گانے سننا ایک الگ ہی سکین دیتا ہے من کو اگر کوئی اچھا درش ہو اس کے ساتھ ہلکا میوزک چل رہا ہو تو وہ ایک الگ ہی سکون دیتا ہے ویسے میں زیادہ زیادہ لگیج ایسے کیری نہیں کرتا جو کہ ویسے ہی انناوشک ہو ایسا میں زیادہ مساللہ سامان زیادہ نہیں بھیجا لیکن جو ضروری ہے وہ ضرور لے جاتا ہوں جیسے گرم کپڑے کیمرہ ہے میرا یہ لے جاتا ہوں میں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور فرمائیے جی آپ نا کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لے چلنا
جی جی انشاء اللہ بالکل میں کچھ چاکلیٹ کچھ بسکٹ اور اپنی بیگم جان کے ہاتھ کے دیسی گھی کے لڈو اور اس کے ساتھ ہی پراٹھے بھی لے کر چلیں گے نا تو آپ کو بھی ہم کھلائیں گے ماشاء اللہ ا کاپ میں جائیں گے تو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ایسے نا جلدی سے جلدی تیاریاں کریں گے جی سفر پر جانے گی
جی جی ان شاء اللہ بالکل ویسے آپ بتائیے کہ آپ کا کب چل رہے ہیں ہم تو تبھی چلیں گے آپ کے ساتھ ہی
جی میں تو بس ا دو تین دن میں نکل ہی جاؤں گی سفر کے لیے میری امی جان نے تو بول دیا سفر پر جانا ہے
جی جی میں بھی اپنے گھر پہ بتا دوں گا کہ ہاں ہمیں اس سفر پہ جانا ہے تو جیسے میں نے تو اپنی تیاریاں کرنی ہے مجھے کون سی چیل عنی وہ مجھے پتا ہے میں تو اپنا ایک گھنٹے میں کر لیتا ہوں کہہ ہماری جو بیگم جان ہے وہ بہت ٹائم لگاتی ہے نا وہ ان کا سامان کچھ زیادہ ہو جاتا ہے اور بچوں کے بھی کپڑے ان کو رکھنے ہوتے ہیں کپڑے اور بھی سامان تو ان کو بھی بولنا ہوتا ہے نا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل چلو ٹھیک ہے مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
جی جی مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ حا فظ پھر اللہ حافظ